ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت ٹھیک ہو
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہے
بس ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر
گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہو آپ کے امید کرتے ہیں آپ کے امی ابو بھی ٹھیک ہوں گے
بالکل سب ٹھیک ہے تو آپ کے کزن کی شادی ہوئی پھر
آ ہاں شادی ہاں ہوگںی
اچھا ٹھیک پھر اچھے سے ہو آپ نے بولا تھا کچھ وہ مسئلہ ہو گیا ان کا دہیج وہیج کا
ہاں وہی وہ دہج کا تھا تو تھوڑی سی پروبلم تو آئی دہج کی
بالکل بالکل مجھے بھی بہت عجیب لگا یہ سن کے ان کو کیا دہیز سے کیا اتنا لینا دینا تھا ان کو لڑکی چاہیے تھی کہ ان کو دہیج چاہیے تھا
وہی نا آج کل کے لوگ کہاں آج کل کے کیا یہ لوگ سمجھتے کہاں ہیں
بالکل بالکل
ہاں
پتا نہیں اب یہ دہیج کی کیا مطلب
ہاں وہی نا دیکھے دھیج کی وجہ سے گھروں پر بہت بڑا مالی بوجھ پڑتا ہے
صحیح کہا آپ نے مجھے لگتا ہے ج جہیز ایک ایسی سماجی برائی ہے جس نے ہماری معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے بالکل ہاں اور جہیز کا مت مطلب ہے شادی کی مو مطلب آپ کو پتا ہی ہے آپ مطلب اپنے پتا پتا ہوگا کہ جہیز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی جب ایک لڑ کے والے لڑکی والی کو لڑکی لڑکے کے والدین کو ہ نک سونا گاڑی فرنیچر اور دیگر سامان مطلب مانگتے ہیں
جی جی
بالکل تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے
جی بالکل جی دیکھیے گ آگر کوئی غریب والدان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لیتے ہیں مطلب دہیج کی وجہ سے قرضہ لیتے ہیں یا اپنی زمین اور جائیداد تک بیچ دیتے ہیں
بالکل اور ویسے آج کل کیا ہے کہ آج کل رشتے طے کرتے وقت سب سے پہلا سوال جہیز کا ہو ہوتا ہے کہ کتنا دیں گے کیا ہو مطلب کیا کریں گے اس سے بہت ہی پریشانیاں آتی ہے انسان کو
اس کی وجہ سے پورا خاندان مشکل میں آ جاتا ہے
ہاں اور آپ کو ل آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو دکھا مطلب آدے نا ایسے ہوتے وہ لوگوں کو دکھاتے کہ ہم نے کتنا دیا ہم نے کتنا لیا وہ اور لڑکی والے لڑکی کی تعلیم اور نوکری کو بھیجتے ہیں جیسے
جی جی بالکل اور کیا بولتے ہیں دہیج مطلب دہیج دینے کے بعد بھی لڑکیوں کو پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا
بالکل بالکل اور اب ایسے بات جہیز کے بھیانک نقصانات ہے جیسے باپ اپنی جمع پونجی اور زیور بیج دیتا ہے بینک سے قرض لے تا ہے ساری زندگی کستے دیتا رہتا ہے
ہاں اگر کیا بولتے ہیں دہیج ان کے مطابق نہ ہونا تو کچھ گھروں میں جگڑے ہوتے ہیں اس سے نہ صرف لڑکی بلکہ دونوں خاندان پریشان ہوتے ہیں
بالکل اور ویسے آج کل آپ کو پتا ہے دہیج سے اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ بیٹیوں کی جو شادی وہ بھی دیر سے ہوتی ہے جیسے غریب باپ اگر تیس پینتیس سال تک بیٹی گھر بٹھائے رکھتا ہے کیونکہ وجہ یہی ہے جہیز کا وہ وہ کر ہی نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ پہلا جو سوال آتا ہے وہ جہیز کا لڑکے لڑکے والے پہلے ہی ڈیمانڈ کرتے کی ہمیں کتنا جہیز چاہیے وہ کیا چاہیے کتنا چاہیے
بالکل بالکل دیکھے شادی میں
کیوںک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شادی کے بعد ان کے سسرال والے کہتے ہیں تمہارے گھر والوں نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا اس بچاری کو تانے دیتے رہتے ہیں اور اس پر مار پیٹ اور طلاق تک نوبت آجاتی ہے
جی بالکل جی دیکھیے کیا بولتے ہیں کہ شادی شادی ایک محت شادی محبت عزت اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے اس کی اس کا تعلق پیسے یا دہج سے نہیں ہونا چاہیے
بالکل اور ویسے آپ نے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آدھی لوگ جو ہے وہ جہیز نہ دے سکنے پر کئی باپ اور بیٹیاں خودکشی کر لیتے ہیں اور لوگ بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے کہتے ہیں بوجھ آ گیا مسئلہ کیا ہوتا ہے یہی کہ وہ جہیز پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں مطلب ہو ان کے پاس اتنے بھی بچاروں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں
ہاں
اور جہیز پورا کرنے کے لیے لوگ رشوت اور رشوت لیتے ہیں ان چیزوں کے لیے اور مجھے لگتا ہے ستر پرسینٹ تلاقوں کی وجہ جہیز جہیز کی جھگڑے ہوتے ہیں
بالکل دیکھیے میرے خیال سے نا ایک اچھا رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے عزت کی جائے اور کسی طرح کا مالی مانگ نہ کیا جائے تو بعد میں وہی رشتہ آگے بڑھتا ہے
اور آپ کو پتا ہے چہیز میں ایک دینی نقصانات بھی ہے یعنی کہ اسلام میں حکم ہے کہ مہر عورت کا حق ہے جو مرد ادا کرے گا لیکن ہم نے الٹا کر دیا ہے اب لڑکا لڑکی والوں سے مہر مانگتا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے کیا لگتا ہے یہ اللہ کے حکم کی کھلی طرح سے نافرمانی ہے
جی جی بالکل
آ آپ کو پتا ہے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے جو اس کہ چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی سے کی تھی اور آپ کو پتا جہیز میں کیا دیا تھا ایک چادر ایک تکیا ایک مشکیزا اور ایک چکی کی پتھر
وہ تو جائز ہے
اور یہ تھی اسلامی سادگی آج ہم بیس سولے سونا اور گاڑی مانگتے ہیں اور کیا ہم نبی کریم صلی اللہ وسلم سے زیادہ امیر ہے
نہیں میں بولتا ہوں کہ جو والدانہ کی مطلب کیپیسٹی ہوگی جو وہ دینا چاہیں گے اپنی خوشی سے وہ صحیح ہے وہ مطلب اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو مطلب تحفہ دے رہے ہیں لیکن جو یہ آج زبر دور زبردستی کر کہ مانگتے ہیں نا وہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے دیکھیے ہمیں نا دہیج کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور والدانہ کو بھی اور والدانہ کو بھی اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ دہیج نہ مانگیں جی
بالکل تو آپ کو میں ایک قصہ سناؤں گی نا ایک باپ نے قرض لے کر بیٹی ببا کی بیاہی کی ٹھیک ہے ایک سال بعد سس رال والوں نے اے سی اور فریج کا مطالبہ کیا اور انکار پر بیٹی کو مار کر گھر سے نکال دیا جب بیٹی نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے اس کو گھر سے نکال دیا
اچھا اچھا
تو ایک لڑکی نے کہا او او اپنے باپ سے کہا کہ اس لڑکی کہا اپنے باپ سے کہ ابو میرے پاس جہیز کی پیسہ نہیں ہے تو اس نے زہر کھا لیا مطلب ایسے ایسے قصے ہوتے ہیں اور ایک انجینئر لڑ کی کے لیے لڑکی کے لیے بیس لاکھ کا جہیز آیا تو شادی ہوئی ورنہ وہ دہتر سال کا کوارا بیٹھا ہے
اچھا ہاں اس کو پھر بیٹھنا ہی ہے دیکھیے میرے خیال سے نا دہیج کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا چاہیے تو میں دماغ میں نا ایک آئیڈیا آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہے نا نوجوانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنا دہیج کے شادی کریں گے دیکھیے اگر ہر گھر آ یہ سوچ اپنا لے تو دہیج کی جو یہ بری رسم ہے نا دھیرے دھیرے ختم ہو سکتی ہے
جی جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہے ایک لڑکی کو کیا گھر ایک لڑکی والے دہیج مانگ رہے ہیں تو ہمیں صاف انکار کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو لڑکی نہیں دے سک اگر آپ ڈیمانڈ جہیز یہ اتنی ڈیمانڈ کرتے تو ہمیں یہ پسند نہیں ہے لیکن یہ ایک بچاری ایک لڑکی پہ بوجھ بنتا ہے پھر جب وہ شادی کرتی ہے جب وہ سسرال جاتی ہے تو اس کو روز مرہ یہی سننا پڑتا ہے تم نے کیا لایا تم نے کیا کیا تمہارے پس کچھ ہے تھا ہی نہیں بہتر ہے کہ پہلے ہی ختم کر دو پہلے سنو کہ لڑکی والی کی ڈیمانڈ مت ہے وہ مت ہے یہ مت ہے
جی جی
اگر ہے تو بس ختم کرو اگر آپ اس قابل نہیں ہو آپ جہیز نہیں دے سکتے تو با شادی کے لیے بالکل بھی ہاں مت کرو بالکل
دیکھیے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دہیج ایک بری سماجی رسم ہے جو کہ گھروں کی خوشیاں چھین لیتی ہے ہمیں ہمیں کیا ہے کہ ہمیں مل کر اس رسم کو ختم کرنا
بالکل بالکل ہمیں اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے یہ جو بھی سسٹم آیا ہے
اور بنا دہیج کی شادیوں کو بڑھاوا دینا چاہیے کہ ایک بہتر اور انصاف پر مابین سماج بنے ایک مطلب سماج کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے
بالکل بالکل سب ہوں کی ذمہ داری فرد کے کی ذمہ داری ہے یہ دیکھو کل ہی آپ نے انسٹاگرام ریل ایک بہت وائرل ہوئی آپ نے دیکھا وہ جس میں ایک لڑکی نے ایک سونا نہیں پہنا تھا آپ نے دیکھا ہے وہ مطلب دیکھو کتنے لوگ انسپائر ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ایک سونے کے مطلب ایک گرم کا سونا بھی اس نے نہیں پہنا تھا مطلب بہت سارے ایسے لوگ انسپائر ہو گئے کہ دیکھو مطلب اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں پہنا تو اس سے ہوگا اگر آپ سمپل چوز کرو گے سمپل یہ جو آج کل دکھاوا ہو رہا ہے چیزوں کا
ہاں سو جی سونا پہننا نا کیا بولتے ہیں ایک شادی کی کوئی رسم نہیں ہے وہ ایک فیشن ہے
فیشن
تو ہاں جو اس کو کر سکتا ہے تو وہ کر کرے جو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو زبردستی نہ کر
نہ کرے بالکل بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ہر ایک انسان کو اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اگر آپ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو گے مطلب جب آپ کی شادی ہوگی آپ اسے مطلب لڑکی والوں نہیں مجھے نہیں چاہیے تبھی یہ ایسے ہی بڑھے گا کیونکہ کھے تھے میں نے آپ کو
جی میں تو دہج کے سخت خلاف ہوں
جی جی تو ہمیں چھوٹے قدم سے شروع کرنا چاہیے تبھی کچھ ہوگا ملک میں تبھی کچھ ہوگا ہے نا
جی جی بالکل بالکل
بالکل
میں کو آپ سے نا بات کر کے بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ جو دہیج کے بارے میں بولا نا
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی آپ نے بہت اچھی باتیں کہی دہیج کے ریلیٹڈ
ٹھیک ہے پھر اپنی امی ابو کو میرا السلام دینا خدا حافظ
اوکے اوکے خدا حافظ
ہاں ہاں ہاں ہاں